گبائیاان ہلو
السلام علیکم بادشا السلام علیکم بادشا
وعلیکم السلام
ماں جان ٹھیک ہو
ہاں بڑھیا آپ ٹھیک ہو
الحمد اللہ بھائی جان گھر میں سب ٹھیک ہے اب بھائی جان ٹھیک ہے
بس بڑی ہاں سبھی ٹھیک ہیں آپ سناؤ
بجن بھول کس بات میں آپے گا آج آج کا ٹاک ہم رکھیں گے بھائی جان ایکرسائز فٹ ایکسرسائز اور فٹنس کے مطلب فائدے کیا ہے بائی
دیکھو ازرسائز اور فٹنس کے بہت سارے فائدے
ہاں بھائی جان ماشا اللہ رسائز مطلب اگر ہم سمجھےرسائز وہ چیز ہے جسے بائیجان جسمانی حرکت ہو جاتی ہے بھائیجان جیسے کہ ہم واک
جی باڈی ایک دم باڈی ایک دم فٹ رہتی ہے
ہاں بھائی جان ماشاء اللہ ہم رننگ پہ جاتے ہیں بھائی جان جم میں جاتے یا یوگا کرتے بھ جان کھیلنے جاتے بھائی جان اسے نا جو ہمارا باڈی کے ہر کوئی اگ ہوتا ہے بھائی جان وہ نا ہلتا ہے بھائی جان جس کی وجہ سے ہماری باڈی فٹ رہتی ہے بھائی جان
ہاں جی ہاں جی دیکھو رننگ سے جو خون ہے وہ ٹھیک رہتا ہے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں الگ الگ فائدے ہیں ہ رننگ کے الگ فائدے ہیں جم کے الگ فائدے ہیں بہت سارے فائدے ہیں رننگ کے کہ ایک دم جسم تندرست رہتا ہے بیماریوں سے دور رہتے ہیں
ماشاء اللہ بھجن بھجان اگر ہم دیکھیں گ فٹنس کا مطلب مطلب یہی ہے کہ جسم کا صحت مند رہنا بھائی جان مطلب کہ ایکٹیو رہنا جسم کا روز ہم اگر ہم روز ایکسرسائز کریں گے تو بائی جان فٹنیس اپنے آپ بنے گی ہماری جو باڑی کی وجہ
بالکل فٹنس خود ہی بڑھ جاتی ہے نا جب روز ایک روٹین لے کے ایکسرسائز کریں گے تو فٹنس خود آ جاتی ہے اور صحت بھی ٹھیک
ماشاء اللہ بھشان بھائیان اگر ہم دیکھیں گے کہ جسمانی م فائدے کیا ہے بھائی جان اگر ہم ازرسائز اور یہ فٹنس پہ دھیان دیں گے بھائی جان جو ہمارا وزن ہے وہ کنٹرول میں رہے گا بھائی جان نہ زیادہ بڑھے گا نہ زیادہ کم کمزور ہو گے بھائی جان اور اسے اور ایک چیز بھائی جان جو دل ہے ہمارا وہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے بھائی جان
ہ ہ میں نے پہلے ہی بلاو نا خون بلڈ دہرا کرتا ہے نا اچھے سے خون بھی موٹا نہیں ہوتا
ہاں ہاں بھائی جان اور اس سے ہماری جو ہڈیا بھی ہے بھائی جان وہ بھی مضبوط ہو جات ت ہاں ماشاء اللہ بھائی جان اور جو ہماری جو شوگر کی لیول ہوتی ہے خون میں وہ بھی کنٹرول ہاں بھائی جان
ہوں ہوں
اور بائی جان جب ہم ایکزرسائز یا کچھ بھی کر کرتے ہیں بائی جان تو ہمیں نا آٹومیٹیکلی مطلب نیند بھی اچھی آتی ہے بھائی جان جس کی وجہ سے ہماری باڈی اچھی سے ریسٹ کر پاتی ہے بھائی جان
وہ تو ہے ہی دیکو ج بابپ ایکسرسائز کرو گے اور رننگ کرو گے نیند تو آٹومیٹک اچھی ہی آ جائے گی نا
ہاں بھائی جان یہ تو ہوئے تھے بھائی جان جسمانی فائدے اس سے نا ایگزرسائز سے بائی جان ذہنی فائدے بھی ہوتے ہے بائی جان
ہاں ہاں
اگر ہم ایگزرسائز کھیل کود ہاں بھائی جان اگر ہم کھیل کود اگر ہم کھیلتے ہیں بھائی جان تو ہمارا جو سارا اسٹریس ہے بھائی جان وہ ختم ہو جاتا ہے بھائی جان
بالکل بالکل لیکن ایگزرسائز اس کے ساتھ ساتھ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کا بھی خیال رکھ نا چاہیے
ہاں بھائی جان وہ بھی مینٹین کرنا ہے بھائی جان اگر ہم دیکیں گے کہ ایک تو یہ انسان کا جوس اسٹرس کی لیول ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو انسان کا جو فوکس ہوتا ہے توجہ ہوتا ہے بھائی جان وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اس ایکسرسائز سے
بالکل بالکل انسان کو یہ بھی چاہے ایسی چیز نہیں کھانی چاہیے جس جس سے اس کی صحت کا جو توازن ہے وہ بگڑ جائے
ہاں ماشاء اللہ بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے بھائی جان اس سے نا اگر ہم جم جوائن کرتے ہیں بھائی جان تو اس سے نا انسان میں وہ آتم وشواس آتا ہے کہ ہاں مجھ میں کچھ ہے بھائی جان کچھ چینجز آ گئے مجھ میں جم کی وجہ سے تو بہتری زیادہ تر دھیانہ دے اپنے جسم پر دے بھائی جان اپنے آپ کو تندرست رکھے بھائ جان
بالکل بالکل ایکسرسائزز کے بھی بہت سارے قسمیں جیسے کہ رننگ ہے جم ہے مطلب کھیل کود ہے
ہاں بھائی جان اور اگر ہم دیکھیے تو بھائی جان اس میں نا سماجی فائدے بھی ہے بھائی جان مطلب ایکٹو لائف ہو جاتی ہے یا ٹیمسپرٹ بڑ جاتا ہے بھائی چان مطلب انسان انسان کا جو مائنڈ ہوتا ہے جان نا فار ایگزامپل اگر ہم کر اگر ہم کھیل کھیل کود کی بات کرے اگر ہم اس میں کرکٹ کی بات کریں بھائی جان اس میں گیارہ پلیئر ہوتے ہیں بھائی جان
بالکل بالکل خاص کر فٹ بال اس میں رننگ ہے
ہاں بھائی جان اس میں رننگ ہے بھائی جان اس میں نا ٹیم فل سپورٹ آپس میں بھائی جان فل مطلب وہ نا وشواس رکھتے ہیں آپس میں
بالکل بالکل
تو اس سے ٹی ایم سپریٹ بڑھ جاتا ہے بھائی جان اور انسان نا ایکٹو ایکٹیو ہو جاتا ہے اس سے
صحیح صحیح صحیح بات ہے
تو اگر ہم دیکھیں گے بھائی چان ڈاکٹر ڈاکٹروں کے مطابق کہ روز اگر ہم کم سے کم ت تیس سے چالیس منٹ تک اگر ہم ایکسرسائز کریں گے تو بھائی جان ہمارا جو ج جسم ہیں وہ نا تندرست رہے گا بھائی جان
بالکل انسان کو چاہے وہ ڈیلی روٹین رکھے تیس سے چالیس منٹ تک ایکزرسائز اگر وہ کرے اس کا صحت بہت اچھا رہے گا
ماشاء اللہ بھای جان چن دیکھوں بھائی جان اگر
ساتھ میں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے
ماشاء اللہ بھ جان دیکھو اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم آدھا گھنٹہ اٹھائی دیں گے بھ جان صبح سویرے ہم جائیں گے واک پہ جائیں گے بھائی جان یا سائیکلنگ کریں گے بھائی جان اس سے نا انسان کا جو ویٹ ہوگا فار ایزامپل کسی کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے بھائی جان اس کا نا وہ لاس ہوتا ہے وہ نا تندرست بن جاتا ہے بھائی جان جس کی وجہ سے وہ مطلب جو خطرناک بیماری ڈائبٹیز ہے اس سے وہ بچ سکتا ہے بھائی جان
بالکل بالکل صحیح بات ہے سےرسائزز کے بہت سارے فائدے جیسے کہ کچھ لوگ کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں پھر بعد میں فون یوز کرتے ہیں سونے کے ٹائم وہ نہیں کرنا چاہیے اس سے اور صحت بگڑ جاتا ہے
ہاں بھائی جان صحی بائی جان دیکو اگر ہم ایکگزرسائز نہ کریں بھائی جان ہمارا نا مطلب ہمارے ہمارا جسم میں موٹاپا آتا ہے بھائی جان انسان کا جسم مطلب وہ لیزی فیل کرتا ہے سستی آ جاتی ہے انسان کے اندر بھای جان اورر جو آ آٹومیٹلی شوگر کی لیول بھی ہائی ہو جاتی ہے بھ جان بی پی ہائی ہو سکتا ہے انسان کا
صحیح صحیح کیکن انسان کو یہ بھی چاہے وہ ایکسرسائز بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کا بھی یہ خیال رکھنا چاہیے اس کا بھی ایک لمٹ ہوتا ہے کچھ لوگ لمٹ کرواس کرتے ہیں اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہوں
ماشاء اللہ بھائی جان وہی بولا نا میں نے بائی جان کیا اگردھا ہی گھنٹ دھا انسان صبح سویرے بھ جان تو انسان تندرست رہ سکتا ہے بائی جان
ہ بالکل صحیح بات ہے
تو بھائی جان ہمیں چاہیے کہ ایک تو ہمیں پہلے خود پہ یہ کرنا چاہیے کہ خود صبح سویرے اٹھ نا چاہیے اور جانا چاہیے یا سائکلنگ کرنی یا واک کرنے بائی جان اور پراپر ڈائٹ کے ساتھ بھائی جان یہ جنک فوڈ اوائڈ کرنا چاہیے بھائی جان اچھی اچھی چیزیں کھانی چاہیے فروٹس کھے چاہیے جس ہمارا جو جسم ہے وہ تندرست رہے آٹومیٹلی جب ہمارا ج تندرست رہے گا ہمارا دماغ بھی تندرست رہے گا بھائی جان جس کی وجہ سے ہم ہمارا مطلب جو صے کی لیول ہے وہ بھی کنٹرول میں رہے گی بھائی جان آج کل اگر ہم دیکھیں گے بچ بچے کے بھ جان وہ نا چڑچڑی ہو ہو گئے بھ جان اس کا مین ریزن یہ کہ بچے زیادہ کھیل کود میں انٹرسٹ نہیں لیتے بھائی جان جس کی وجہ سے ان کا دماغ بھی مطلب فٹ ہے ہاں بھائی جان وہی مسئلہ ہے کہ ان کا جوب ہاں بھائی جان ان کا جو اسٹریس اسٹریس لیول ہے بھائی جان وہ بڑھ جاتا ہے پھر اگر ان کو یہ آنا چاہیے سیدھی کوئی بات بولیں گے بھائی جان وہ وہاں سے گغسہ کرتے یہی مین ریزن ہے کہ یہ ایکسرسائز ہمارے لیے بہت ضروری ہے بھائی جان
بہی م
اگر ہم چاہیں بھ جان پہلے ہمیں خود کو سدھارنا ہے بائی جان پھر ہمیں اپنے گھر والوں کو سکھانا ہے کہ ایکزرسائز کتنی ضروری ہے بھائی جان صحت کے لیے
بالکل صحیح بات ہے اوپر سے ہ پراپر کھانا کھانا چاہیے اس کے بعد ہمیں ایکزرسائز کا خیال رکھنا چاہیے جس طرح سے کھانا پینا ضروری ہے اسی طرح سے ایکسرسائز بھی ضروری ہے
ہاں ماشاءلہ بای جن تو ہمیں چاہیے کہ بھائی جان آج سے ہی ہم یہ وعدہ کرتے ہیں بھائی جان کی صبح سویرے اٹھیں گے اور جائیں گے باڑ پہ اور پھر اپنے گھر والوں کو سمجھائے گی
ہاں جی ہاں جی
روز کر چاہ جاں
بالکل صحت تندرست رہیں
جی بھائی جان تو ہمیں چاہیے بھائی جان کے سب کو ہمیں بتانا چاہیے کہ ایسا مطلب اگر کوئی یہ نہیں جا سکتا ہے و پہ وہ نا جم کر سکتا ہے بائی چان
بالکل بالکل سمجھانا چاہے ریلیٹیوز اس کو سمجھانا چاہیے دوست لوگوں کو سمجھانا چاہیے ایکسرسائز کتنی ضروری ہے اتنی اچھی چیز ہے صحت کے لیے تو بہت اچھی
ہاں ہاں بھائی جان جن اگر مطلب موٹاپا زیادہ آتا ہے بھائی جان اس کے ساتھ ساتھ موٹاپے کے ساتھ ساتھ بھائی جان بہت ساری بیماریاں بھی آتی ہیں انسان میں جس کی وجہ سے جب انسان کو گھر میں کوئی بیمار پڑتا ہے
ساری ایسی بیماری ہیں
ہاں بھائی جان جب گھر میں کوئی بیمار پڑتا ہے بھائی جان پورے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اس سے بہتر یہی ہے کہ بھائی جان کے ان کو بولے کہ ایکسرسائز کرو کھانے میں مطلب کنٹرول کرو کہ اگر کوئی موٹا ہوگا بھائی جان تو
ہاں ہاں
تو بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ حاظ
بالکل بالکل اوکے بھائی